ہاں اسکرین چیک کرو اپنی واٹسپ چیک کرو م نے ٹیک کیا ہے یہاں سے شرع کرتے ہیں نا دیکھو میں نے ٹیک کیا ہے
ک پوٹی کردیا بلارے
اچھا اچھاچھا پھر ابھی کٹ کرنا ہے ویسٹ جائے گی ک ہاں
اچھا میں ت
ہاں برباد ہو جائے گی آپ بات کرتے رہو رینڈملی اور سات کرتے ہیڈ فون لگائیں تو بس اب آپ اسکرین میں دیکھیے رینڈملی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی جی
ہاں
ہاں ہاں ہاں سب بڑھیا ہے سوچے آپ بہت دنوں بد تم سے بات ہو رہی ہے اکیلے لیٹی تھی تو میں نے کہا چلو فون لگا لیتی ہوں تم کو تمہارے ہال چال پوچھ لیتی ہوں اور تمہارے گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہیں
ہاں سب کوئی ٹھیک ہے صحی کر رہا ہے آپ نے فون کر لیا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے
ہ چلو اچھا اور
ہاں ناشتہ پانی سب ہو گیا بس کھانا بچ
اچھا اچھا کھانا بچانا آج کل تو گرمی اتنی پڑ رہی ہے میں تو لیٹ اتنا لیٹ سو گ گٹ رہی ہوں بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں آرام سے سب کچھ ہو رہا ہے
ہوں چلو کرے اسٹارٹ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہو کیایا
ہوں ہوگے گڈ نائٹ بول دیے لیکن کی نیند ابھی ابھی نہیں آ رہی
ہ مجھے پتا نا تم واپس آئے
تم بھی تو آن لائن ہو
ہاں بس فون رکھنے والی تھی
اچھا ایک رینڈم آشن
آپو چ
کیا تم فرسٹ امپریشن پر بلیو کرتی ہو
کبھی کبھی لیکن ہمیشہ
کیوں
کچھ لوگ پہلی نظر میں تو ور لتے ہیں
صحیح اور کچھ لوگ پہلے بہت اچھے لگتے ہیں بعد میں اصلی نیچر پر پتہ چلتا ہے
بال جی جی
مجھے لوگ ابزر پڑھنا پسند ہے
ان کا بات کرنے کا طریقہ
یہ بھی امپٹین ہے کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں
سب کچھ
ویسے تم غصہ جلدی ہوتی ہو اور اب
کنٹرول کر ہری
آپ کی آواز کم آ رہی ہے
ابھی آ رہے
ہوں
کبھی کبھی نا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے
ہاں میچورٹی
ہاں تھوڑی سی ہے آواز آ رہی ہے
ہاں ہ میں کبھی کبھی چھوٹی بات پر بھی ٹ ہو جاتی ہوں
پھر کیا کرتی ہو
چپ ہو جاتی ہوں
ہ میں بھی جب غصہ ہوتا ہے نا تو سائلنس مجھے ٹھیک لگتا ہے
ہاں ہاں ورنہ کچھ ایکسٹرا بول دیتی ہیں
ہاں جو بعد میں پھر بعد میں برا فیل ہوتا ہے خود کو
اچھا تمہارا بچپن کی کوئی فنی میموری
بہت ہیں ایک بار اسکول میں پرسنٹیج پزنٹیشن کے وقت ڈائلاگ ہی بھول گئی تھی
پھر
سب کو دیکھ کر کھڑی رہے
ہ ہوں پھر ٹیچر
ٹیچر نے پھر پرومٹ کیا تب یاد آیا
کی
تمہاری ہے کوئی بچپن کی میمی
ایک بار مجھے فل کانفیڈنس سے رانگ کلاس روم میں چلی گئی
بہت بڑیا صحیح میں
ہاں ہاں پانچ منٹ بعد ریئلائز ہوا
تمہارا فیس دیکھنے لائق رہا ہوگا اس وقت
بہت ایمبیرسنگ تھا
اچھا ایک اور کو بات بتاؤ
تمہارا کویشچن ختم نہیں ہوتا
ہوں ہاں نہیں کتا م تو
پوچھو
اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہو تو پاسٹ یا فیوچر
پاسٹ
کیوں
کچھ مومنٹ دوبارہ جینا چاہیے
ہ نس میں فیوچر دیکھنا چاہوں گی
کہ کہس وہ
ہوں دیکھنا ہے لائف کہاں لے جاتی ہے
سمجھ سکتی ہوں
شاید سرپرائز بیٹر ہوتا ہے
ہاں ورنہ لائف بورنگ ہو جائے گی
صحی کہہ رہے ہو
ویسے تم کب سب سے زیادہ خوش فیل کرتی ہو
جب گھر والے خوش ہ اور مائنڈ شانت ہو دماغ سکون نہ تم
جب مجھے یہ انرپیش فیل ہوتی ہے
پیس ایز انڈر ایٹیڈ
بہت
لوگ سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو بھول جاتے ہیں
اور بنا پیچھے کے سکسیز بھی ادھوری لکھتی ہے
صحی کہہ رہی ہو
اب سچ میں سونا چاہیے
ل نہیں نہیں نہیں ابھی نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے سونے کا ابھی نہیں ابھی جا جگنا چاہتی ہوں میں
راب سیکنڈ
ہاں ب ہاں ہاں ہاں وہ نہیں نہیں ابھی نہیں جد گ
ہاں ہاں تمہاری فائنل فائنل فنل بھی فیک ہے
اور تمہارا
میں بھی وہی
میں بھی اچھا یہ بتاؤں کبھی کبھی رات میں زیادہ مشکل ہوتا ہے کیا
بہت رات میں زیادہ لاؤڈ لگتے ہیں
لیکن رات کو سب یاد آتا آنے لگتا ہے
ہیلو
ہیلو
ہاں آواز آرہی ہے سو گئے کیا
میرا بیبی
ہاں
جگ رہا ہے سو نہیں رہا ہے کھیل رہا ہے
ہاں کھانا تو کھاتا ہے ہاں کھانا کھاتا ہے
تین سال ہو گیا
کھانا کھاتا ہے دودھ بی پیتا ہے
اچھا دودھ بھی پیتا ہے
ہاں اوپر کا پیتا ہے اب چھوڑ دیا میرا
بوٹل سے ہی کلاس
دونوں ہو جیسے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہو اس کا کبھی کبھی بوتل کبھی کبھی گلاس
اچھا اچھا ہاں میری بیٹھی تو پانچ سال تک بوٹل پیتی تھی چھوڑتی ہی نہیں تھی
اچھا
ہاں گلاس میں میری دو بیٹیاں ہیں
اچھا
ہاں تیرہ سال کی ہے اور ایک چھٹی والی آٹھ سال کی ہے چھوٹی علی نے بڑی علی نے بہ ٹل پیا ہی نہیں دودھ اوپر کا پیا ہی نہیں اس نے وہی نہیں لگایا چھوٹی والی نے آپ پانچ سال تک اس کو بوٹل پیتی تھی اور چھوڑتی نہیں تھی اسے نیند ہی نہیں آتی تھی پھر ڈاکٹر سونا کرنے لگے کہ بوٹل نقصان کرتی ہے پھر جب اس نے دودھ چھوڑا ہے تو پھر وہ دودھ ہی سے بھاگنے لگی
پہلے یہ بھی بوٹل نہیں پکڑتا تھا ہمارا ہی پیتا تھا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم نے عادت لگایا پھر اپنا چھڑوا کیک ہم پتلے بہت ہوتے
ہاں اب تو ہے ہی ہے
ہ آئی ہوں آپریشن سے ہوا بھی تھا
اچھاپریشن سے ہو
ہاں تبھی تو بہت دقت آئی ہم کو
ہوں گھر پہ اپنے سسرال میں اکیلی
ہاںب اکیلی ہوں دیور ہے کبھی اس کی شادی نہیں نند نہیں ہے
اچھا دو بھائی ہیں کیس ب ہے نا
ہ جوائنٹ فیملی ہے سسر بھی ہمارے دو بھائی ہیں سب ایک میں ہی ہے ابھی
اچھا سب سسر سسر کے بھائی سب جوائنٹ فیملی بڑی فیملی
ہاں بہت بڑی فیملی ہے ت تبھی تو دقت ہوتی ہے
ہاں صحیح میں بھائی بڑا پریوار جیلنا بڑا آسان کام تو گے میں
ہوں
ہاں بتا ہوگا رسپانسبلیٹیز رہتی ہیں بقت
ہوں
چلو میں کرتیین کرر ب کو ابھی تھوڑا ساجھے اپنی بیٹی ن لانا اس کے بع میں کال لگاتی ہوں پندرہ منٹ بعد چلو